ہیلو
کیسی
میں میں ٹھییک ہوں تم کیسی ہو ہیلو تمہیں میری آواز آ رہی ہے ہاں میں بہت زیادہ بیمار تھی کیا کروں ہاں تمہاری آواز تو بالکل نی آ رہی ہے کیا بول رہی ہو
میں نے کہا کیا بات بات تھی کیوں تھی بیمار کیا ہیلو
میں ہاں
کیا کیا بیماری تھی
میں نے بولا جو لڑکیوں والی بیماری ہوتی ہے مجھے وہی بیماری تھی
اچھا ٹھیک ٹھیک اب ہو گئی فرق ڈاک ر کے پاس جانا تھا م میں نے سوچا زیادہ بیمار تھی
ارے نہیں اتنی بیمار نہیں تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے
اچھا ٹھیک اور بتاؤں میں تمہیں فنکشن ہے گھر پہ کچھ
ہاں ایکچولی میں یہ کچھ بول رہے تھے فنکشن کریں گے پتہ نہیں کیا کرنا ہے ان لوگوں کو جب فنکشن ہوگا تو کوئی بات نہیں انوائٹ میں آپ کو بھی کروں گی
اچھا ٹھیک ٹھ کل پیپر ہے مدرسے میں
ہاں کل پیپر ہے میں تو بھول ہی گئی تھی
اتنا زیادہ سیلبس ہے میں تمہیں کیا بتاؤں جتنا بول رہے ہے
ہمارا صرف کل ایگزام ہے ہمارا کل ایگزام ہے
نہیں نہیں کل اور سیٹرڈے کے دن ایگزام ختم ہو جائے گا
منڈے سے سیٹرڈے تک ایگزام ہے ہاں
ہاں بیچ میں دو چھٹیاں ہیں لیکن
مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی ہے بات ہمیں منڈے جانا ہے ہمیں تب ایگزام دینا ہے کس چیز کا ایگزام دینا ہے بس ایک کا
کل ناضرا پورا جتنا پرسوں تک دیدی نے پڑھایا ہے نا پرس ناضیرہ کا ادھر تک ایگزام ہے ہاں سنانا ہے ہاں ہوں
چلو وہ تو آئے گا چھوڑو اس کو بھی
اس کو مطلب ہیج جا وج جا سب نکالنا ہے اس کے بعد ہے حفظ کا اگزام اس کے بعد ہے دین کی بنیاد اصول چہرم کا اگزام
ایک ہی دن میں کن الگ الگ دن چلو وہ ہو جائے گا نہیں نہیں تجوید نہیں ہے ہمیں تم پورا چیک کرو جو فورتھ اور فرسٹ ہمیں تجوید نہیں ہے تجوید با کیوں کو ہے اور وہ بتاؤ لیکن فورتھ میں جو سیلیبس ہے اس میں تجویزد نہیں ہے میں نے چیک کیا نا
اچھا ٹھیک ٹھیک پھر نہیں ہوگا مجھے تو قرآن کا ہے چھوٹے قرآن کا قاعدے کا
تہیں تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے کیا کروں مجھے تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے
تومیں کیسی لگتی ہے یہ درج گا کہ دیدی اس کا طریقہ وریقہ کیا لگتا ہے
پہل ہم ہماریے داس گاہں ایسا پہلے ہوتا ہی نہیں تھا کہ اسے کچھ نایا ہی لایا پتاہ نہیں کیا
اگزام تو ٹھیک بات لیکن باقی کسی مسئلے میں ٹانگ اڑانا وہ اس کی بری عادت ہے
نہیں کیا ایگزام ایسے بھی ایگزام نہیں ہوتے یہ اسکول نہیں یہ دسگاہ ہے دسگاہ میں ایسے ایگزام
دھیرے دھیرے پڑ آنا چاہیے نا ہاں
ایسے ایگزام نہیں ہوتے د جیسے ہی اسکول ہے ویسے ایگزامس یونٹ فرسٹ یونٹ سیکنڈ
ٹرم فسٹ
ہاں یہ مت چلتا ہے
آج کل فین بھی کام نہیں کرتے ہیں گرمی میں اور درسگاہ میں بھی اتنا یہ نہیں ہوتا ہے نا
نہیں درسگاہ میں گرمی نہیں ہوتی ہے کیوں تمہیں لگتی ہے درسگاہ میں کیونکی انڈر گراؤنڈ ہے نا اسی لیے نہیں وہ نچلے وہ نیچلے والے حصے میں ہیں تو وہاں گرمی نہیں زیادہ لگتی ہے
پت ہی نہیں کیا ہوتا ہے پھر بھی مجھے میں ہنا تھوڑی سی موٹی تو اس لیے
ہاں اس وجہ سے لگتا ہے
ٹھیک ٹھیک تم کس کے پاس سوتی ہو
ارے میں سوتی ہو کمرے میں اکیلے
کتنے بجے سوتی ہو رات کو
ارے میں جلدی دے دیکھوں گی تھوڑی دیر دیکھتی ہوں یہی فون وغیرہ پھر آنکھ بند ہو جاتی اسی سے پ یھر فون سائڈ میں رکھتی ہوں پھر سو جاتی ہوں پھر صبح تک پتا ہی نہیں ہوتی ہے لیکن صبح میری آنکھ جلدی کھل جاتی ہے مجھے پتا نہیں کیوں اب کل سے مجھے جم بھی جانا ہے پہلے پہلے جم جانا ہے ویسے کل تو کالج جانا نہیں ہے پہلے جم جانا ہے پھر وہاں سے آنا ہے پھر یہی تیاری اسکول یونیفارم سوری میرا مطلب ایک کالج یونیفارم لانی ہے وغیرہ وغیرہ
ابھی تم اسکول کے ساتھ ہی ہو
اب کیا کروں اسکول پھر ہائر سیکنڈری اب کالج اور
ارے کس کو ہو رہا اسکول اسکول میں بھی مزہ لیکن اسکول میں زیادہ م اب نہیں پتا کالج میں کتنا مزہ آئے گا
کیا مزہ تھا مجھے نہیں مجھے لگتا تھا تب جب میں ٹینتھ میں پہنچی نا اسکول میں فور فرینڈس تو ٹینتھ میں ہمیں بہت مزہ تھا اس کے بعد مجھے مزہ نہیں مطلب الیونتھ میں بھی کوئی مزہ نہیں تھا نا ٹویلتھ میں کیونکہ الیوننتھ ٹویلتھ میں مجھے اپنی ہی فرینڈس تھی مطلب اسکول مطلب نا ہائر سیکنڈری میں کالج میں مجھے کوئی اپنا ہے ہی نہیں وہاں پہ جس کے ساتھ میں باتیں کروں یا گھوموں پھروں میں اکیلے ہوں یہاں پر
کیوں تمہیں وہ صوفیا وغیرہ نہیں تانیہ
کا الگ بلاک ہے نا تو میں الگ جگہ پہ ہوں ان کا الگ جگہ ہے
نہیں لیکن جب بریک ویک ہوتی ہوگی تو اب تو ٹھیک ایک ساتھ ہی ہوتے ہوں گے تم لوگ
کالج میں کون سا بریک ہوتا ہے
کیوں نہیں ہوتا اتنا ہوتا ہے کیا بولتی ہو
پتا نہیں میں نے سنا ہیں کہ کالج میں بریکس وغیرہ نہیں ہوتے
ہوتی ہے
چلو دیکھ
کینٹین اچھی ہونی چاہیے کالج میں
میں نے وہاں پر کینٹین ہی چیک نہیں کیا
بولتا ہر جگہ کا اچھی کینٹین ہے
نہیں شاید وہاں جو وہاں کے جو لوگ ہیں نا مطلب کالج میں جو وہاں پڑھتے ہیں وہ لوگ شاید باہر جاتے لانے کچھ شاید ہمارے کالج کے اندر کوئی کینٹین نہیں ہے
نہیں ہمیں تو ہے بورے اچھی کینٹین ہے
ہمیں نہیں ہمیں لوگ باہر جاتے وہاں
مجھے کل لنچ باکس اور لنچ باکس اور واٹر بوٹل لانا ہے مجھے کل
ہاں کھانا تو میں لینا ہے ساتھ وغیرہ
ہاں ورنہ کیا بھوک لگ جائے گی نا
ہاں مجھے لگتا ہے میں بھی چھوٹا سا ٹفن لاونگی
ہاں
اور ایک اچھا سا بیگ
بیگ تو میرے جیسا لا نا میں نے اتنا اچھا بیگ لایا میں تمہیں فوٹو بھیجوں گی ابھی
ہاں تو مجھے دکھانا میں بھی ویسا ہی بیگ لاؤں گی کیونکہ مجھے ضرورت ہے نا مطلب بکس وغیرہ اس میں بکس رکھنی ہے اس میں کھانا وغیرہ رکھنا ہے ٹفن رکھنا ہے بوٹل رکھنی ہے
ہاں سب کچھ تو رکھنا ہے
فون وغیرہ تو
ہوں
اس وجہ سے لانا ضرور جو تمہارا کالج ہے وہاں تمہارا کوئی مطلب کوئی اپنی فرینڈ ہے جو وہاں آئی ہے
ہاں سارا آئی ہے نا وہاں
بس سارا
اور دوسرا فرینڈ ہے میرا
اوکے بس
وہ تو میرے ساتھ ہی ہے ہسٹری میں لیکن سارا سوشولوجی میں ہے مگر ہے ایک ہی کالج میں
چلو اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے کالج جہاں پہ فرینڈس ہو اس کے بغیر تو تھوڑی بڑا مزہ نہیں آتا اور اگر آپ کالج میں نئی فرینڈس بھی بناتے ہیں اب ان کے ساتھ مت اتنا بانڈ ہوتا ان کے ساتھ میں کتنا مزہ آتا ہے
نہیں کہاں ہوتا ہے ان کے ساتھ اتنا مزہ اس میں سارا تو گئی تھی ایم اے روڈ
ہاں پھیر
لیکن اس کو میں نے مائگریشن میں کہا نہیں میں اکیلی پڑ جاؤں گی تو بھی آپ بے منا بے منا تو پھر وہ آئی
اچھا ٹھیک
مجھے پتا نہیں ٹگ کو کیا نکلا ہے ریڈ کلر کا مجھے شاید فیک فوڈ نکلے گا
نہیں یہ الرجی ہوگی یا کسی نے کاٹا ہوگا
پتا ہی نہیں کیا ہوا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سب چیزوں سے
ارے ڈر نے کی اس میں کون سی بات ہے اب درد اٹھتا ہے و لگواتے ہے
دارد کا مجھے کھجلی اٹھتی ہے
تو یہ نہیں ہے وہ فیفر اگر تمہیں کھجلی اٹھتی ہے تو یہ وہ چیز نہیں ہے یہ ایلرجی نہیں کہاں ائے ہاں انتظار کروں گی اس میں پروسیسنگ دکھا رہا ہے نا و میں نے بولا اس میں پروسیسنگ دکھا رہا ہے
کیا بول رہی ہو
ہاں اب اسی چیز کا انتظار کر رہی ہو دیکھتے ہے کیا ہوگا
اب اپنا اکاؤنٹ کو کرنا نا تم چالو یو پی آئی
ہاں وہ میں کل ہی کروں گی دیکھوں گی کیا کروں گی کل ہی وہ چیز کروں گی میں اپنا اکاؤنٹ الگ کروں گی تو پھر اپنے فون میں رکھوں گی
کے ساتھ مرج ہے
نہیں وہ میرا اپنا ہی ہے وہ میرا اپنا ہے
سوتی کتنے بجے ہو گھر پے سارے
یہی گیارہ ساڑھے گیارہ ہوتا ہے ہمارا سین
اچھا ٹھیک
ہوں اب کیا کرے ایسے ہی چلتا ہے ہمارا دن پتہ ہی چلتی یہ شام کب ہو گئی
ہاں دن بھر تھک جاتا ہے نا انسان
وہی نا
تو میں اب ایک آئی فون لانا تھا
اب دن کیوں تم لا سکتی ہو نا تم کیوں نہیں لاتی ہو
مجھے شوق نہیں ہے لیکن تمہیں تو شوق تھا نا
ہاں مجھے بہت شوق تھا نہیں مجھے ابھی بھی ہے اس چیز کا شوق مگر
فون بہت پرانا ہو گیا تھا میں نے تمہارا فون نہیں آیا تھا لیکن تمہے وہ اسکا میں نے فون توڑا تھا نا وہ اس لیے اچھ
ہاں آپ توڑ رہا تو اب کیا کرو میں بول رہی ہوں جو آئی فون کے فیچرس ہوتے ہیں نا
ہوں
تو بولتے آئی فون جو ہے وہ ویسا مطلب ویسا چیز ہے مطلب آئی فون فون میں اس میں ایک چیز ہوتی ہے اگر فون سوئچ آف بھی ہوگا تو وہ سنتا ہے سارا کچھ مطلب اس کی مطلب کہ میں نے یہ کوچ سنا کہ اس میں ڈاٹا وہ رہتا نا جیسے ہمارا فون اینڈرائڈ فون ہے تو یہ سوئچ آف کرنے پر اس میں وہ ڈاٹا یہ نہیں اسٹور ہوتا لیکن پھر بھی جو آئی فون ہوتا ہے نا اس میں رہتا ہے سینسر ہوتا ہے کچھ میں نے سنا ہے جو بھی انسان بولتا ہے وہ اس میں یہ رہتا ہے اسٹور یا کچھ ایسا ہی کچھ بول سکتے ہیں
ٹھیک اب تم پہلے اسکوٹی لو اور پھر آئی فون دیکھیں گے
آئی فون کا تو دور دور تک واسطہ نہیں ہے اسکوٹی کا تو پھر بھی دیکھتے ہیں لیکن آئی فون کا فی لحال مجے نہیں لگ رہا ہے
ہوں ہوں
ا پھر بھی اگر میں خود کے پیسے کماؤں گی تو شاید
کماؤ کمانے کے لیے انسان بنا ہے کبھی نہ کبھی تو تمہیں کمان
ہاں وہ تو ویسے بھی کمانا ہیں اب انسان کر بھی کیا سکتا ہے
نہیں تو ایک خاس کر ایک
سوچنا پڑتا ہے نا انسان کو بہت کچھ
ابھی کوئی ڈرامہ دیکھتی ہو فون پہ
ہاں زنجیریں دیکھتی ہوں بس اس کے علاوہ کوئی ڈرامہ نہیں اس میں آئے تھے ففٹین اپ
سارے دیکھتے ہیں وہی پتاہ نہیں کیوں دیکھ رہے ہیں سارے لوگ وہی
اچھا ڈرامہ ہے بہت اچھا ہے بہت پیارا ہے